السلام رحمۃہ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وب برکاتہ بھائی جناب ٹھیک ہوں
ہاں جی جناب اچھے سے آپ بھائی جان ٹھیک ہو
ہاں جی میں بڑھیا ہوں گھر میں سبھی ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں جی بھائی میرے گھر میں سبھی ٹھیک ہے کیا چل رہے ہیں آپ کی زندگی میں
بس بس ابھی بیٹھا ہوں ابھی چائے پی میں نے بھائی جان تو بس ابھی بیٹھا ہوں کام پہ تھا تو کام ختم کیا اپ جائے پی تو اپ بیٹھا ہوں آپ نے
جی بائی میں نے بھی سونا تھا آپ کو فون کرے کچھ اچھی باتیں گیان دوں آپ کو اور آپ سے بھی کچھ حاصل کروں تو
جی بھائی جان بے شک آپ جی بے شک
میں آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں جو تعلیم اسے کہتے ہیں ایجوکیشن زندگی کا بہت اہم حصہ ہے تعلیم انسان کو علم اخلاق اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے یہ صرف پڑھنا اور لکھنا نہیں ہے بلکہ سوچنے سمجھنے اور بہتر فاصلہ فیصلے کرنے کی سہولت بھی پیدا کرتے ہیں کسی بھی ملک کی ترقی اس کی تعلیم یافتہ افراد پر مناحصر ہوتی ہے اس لیے تعلیم کو ہر انسان کو بنیادی حق سمجھنا چاہیئے تعلیم کے بےر شمار فائدے ہیں لیکن اگر اس کو کلا استعمال ہو یا تعلیم کو نظام میں تابہ ہونے تو کچھ نقصانات بھی سامنے سے آ سکتے ہیں
جی بائیان جی بائی جان بے شک
ہاں جی بھائی کچھ فائدے میں آپ کو بتاؤں گا پھر اپ بھی بتانا کچھ فائدے تعلیم کااں سب سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو جہالت سے نکال کر روشنی کی طرح لے جاتا ہے
جی باشاء اللہ
تعلیم یافتہ انسان صحیح اور غلط میں فرق بتا سکتا ہے اور بہتر فاصلے کر سکتا ہے تعلیم سے ایک اخلاق ذمہ داری اور ڈسپلن پیدا ہوتا ہے تعلیم بہتر روزگار حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے تعلیم یافتہ افر اچھی نوکری حاصل کر کے اپنی اور خاندان کی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں اس میں ملک کی معاشت بھی مضبوط ہوتی ہے تو آپ بھی کچھ بتائیں اس کے بارے میں
جی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک آج چوز کیا ہے تو میری نظر میں ایجوکیشن ہر انسان کو ضروری ہے ہر انسان کو ہے نا دیکھو ایجوکیشن ایک ایسی نعمت ہے مطلب ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو ضرورت ہے نا بھائی جانتے جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ان پڑھ لوگ ہیں کوئی وہی وہی لڑائی کرتے ہیں وہی جہالت کرتے ہیں ہے نا جو جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان میں سماج میں اس ان ان ایجوکیٹڈ لوگوں سے سماج کی ترقی ہو ہے نا سماج سماج کی ترقی ہو گئی ہے اور ملک کی بھی ترق ہو گئی ہے نا بھائی جان تو میرے نظر مظر میںج جو لوگ ایجوکیٹیڈ ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں کیونکہ جو نان ایجوکیٹڈ لوگ ہے وہ جو نان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ جہالت کرتے ہے نا تو کچھ فائدے آپ بھی بتاؤ مجھے میں بھی سیکھ لوں گا
ہاں جی بھائی ایجوکیشن سائنس ٹیکنالوجی اور ریسرچ کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جیسے ڈاکٹرس انجینئرس ٹیچرس اور سائنٹسٹ تعلیم کی بدالت ہی اپنی خدمت انجام دیتے ہیں تعلیم معاص میں امن برابری اور ترقی کو بھی فروغ دیتے ہیں
جی جی بھائی جان
طلبا کے لیے تعلیم سیلف کانفیڈینس کمیونکیشن اسکل اور لیڈرشپ کی سہولت پیدا کرتی ہے یہ انسان کو اپنے حقوق اور فرض سمجھاتے ہیں اور اس میں مدد کر دیتے ہیں تو آپ بھی کچھ بتائیں اس کے فائدہ اگر کوئی انسان پڑے تو اس کو کیا کیا مل سکتا ہے آگے
جی بھائی جان جی دیکھو بھائی جان جو جو جو پڑھے گا وہی آگےڑ بڑھ پائے گا زندگی میں فار ایگزامپل جو انسان پڑھے گا تو وہ آگے اس کا فیوچر فیوچر میں کام آئے گا دیکھو کوئی کوئی کسی کو نوکری ملے گی اپنا روزگار چلائے گا اپنی ہے نا اپنی فیملی چلائے گا اور دوسروں کو بھی مدد کرے گا ہے نا بھائی جان ہے نا لیکن غلط یہ غلط غلط غلط یوز نہیں کرنا ایجوکیشن کو جو کوئی دیکھو کوئی ملازم لگتا تو پھر وہ رشوت لیتا وہ غلط بات ہے ہے نا آپ آپ مجھے کچھ اس کے نقصانات بتائے ہو گے جو میں کچھ آپ سے جانکاری لوں گا جی
ہاں جی بائی میں کچھ سنا تھا کو بتاؤں گا پھر آپ ہی کچھ بولنا
جی جی
اگر تعلیم سے لیے ڈگری حاصل کرنے کا مقصد محدود ہو اور اخلاق کو نظر انداز کیا جائے تو اس کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ تعلیمی دباؤ اور امتحانوں کا سٹس تالا طلبا کی ذہنی صحت کو متاثر کر سکتا ہے کچھ مقامات پر تعلیم مہنگی ہونے کی وجہ سے غریب افراد ایسی تعلیم حاصل نہیں کر پاتا جسے معاشرے میں نا برابری پیدا ہوتی ہے کبھی کبھی صرف کتاب علم پر زور دینے کی وجہ سے پریکٹیکل سکنز کمزور رہ جاتی ہیں بہتر ہر بچے کو معیاری تعلیم کو موقع ملنا چاہیں اسکولز اور کالج میں اخلاقی تعلیم کیھی ساتھ سائنس ٹیکنالوجی اور پریکٹیکل سکلس پر بھی دھیان دینا چاہیں ٹیچر اور والدین کو بھی طلبا کو رہنمائی کا اور حوصلہ افزائی پر دھیان دینا چاہیں تو اور بتائائے کچھ آپ اس کے بارے میں اسکولز کالجز کے بارے میں
جی بھائی جن جی بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی دیکھو اسکولوں میں بھی ان کو ضروری پڑھنا ہے کیونکہ د آج کے جو لڑکے ہیں یہ زیادہ پڑھائی پڑھائی پہ دھیان نہیں دیتے ہیں ہے نا دوسرے کاموں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں آج کل ہے نا تو ان کے گھر والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے بچے جاتے یہ اسکول جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں ان پہ بھی نظر رکھنی چاہ چاہیے ہے نا بھائی جان
ہاں جی بھائی
کیونکہ دیکھو گھر والے اتنی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو پھر بچوں کو بھی سوچنا چ چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں پڑھا رہے ہیں ہمار کل کر ک اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو کل ہمارا روزگار بھی بنے گا ہمارے بچے سے تو ان کو بھی ان کو بھی سوچنا چاہے کہ ہمارا بچہ اگر اسکول کالج آاتتا ہے تو ان پہ نظر رکھے ہے نا تو بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دیکو ہمارے ماں باپ اتنی محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں ہمیں پڑھاتے ہیں تو اس کو بھی اس کو بھی سوچنا چاہیں گ کہ میں کچھ ہاص کر لو میں اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں
جی بھائی جان ہاں جی بھائی پڑھائی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ آج کے دور میں آج کل اس کے بغیر روزگار نہیں ملتا اگر آپ کو ب س بھی کھولنا ہے تو میں بھی آپ کو کو تھوڑا پڑھائی کی ہاں ایجوکیشن ہونی چاہیے جی بھائی جان
دیکھو ایجوکیشن ہر چیز کی دیک گو بچن ہری ایجوکیشن ہر چیز میں ضرورت ہے اگر وہ مز اگر وہ مزدوری بھی کرے گا حساب کے کے لیے اس کو ایجوکیشن چاہیے ہی چاہیے اگر وہ پرائیویٹ ہے نا اگر اگر وہ پرائیویٹ جاب کرے گا اس کے لیے بھی چاہیے ہے نا اگر کوئی شکل سیکھے گا اس کے بھی لیے بھی چاہیے
کہیں جانا ہو اس کو پڑھنا ہے کسی بورڈ کو اس میں بھی
ہے نا تو ایجوکیشن میرے حساب سے سے ایجوکیشن ہر آدمی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے چاہے وہ گغریب ہو چ چاہے وہ امیر ہو لیکن اب غریب بچارہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو میری نظر سے سرکار کو ان کے لیے کچھ اچھا سا کوئی مطلب کچھ سوچ نا چاہیے اچھا سا جو ہاں جی جی بھائی جان وی وی گڈ وی گڈ ہاں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان ان کے بچے آگے بڑھ پائے تو تبھی ہمارے تبھی ہمارے دیش کی دیش آگے بڑھ پائے گا ہے نا بھائی جان بچارا غریبی بچ جائے گا ہم بھی بچ جائیں گے ہے نا تو اور کچھ اور کچھ بتانا چاہتے ہو
تعلیم انسان کی سوچ اور سہولت کو مضبوط بناتا ہے اس سے سیلف کانفیڈنس کمیونیکیشن اسکل بر جاتی ہے تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان کو روزگار کے بہتر موقع فراہم کرتا ہے جیسے تعلیم عورت اور مرد دونوں کے لیے برابری ضروری ہے تعلیم یافتہ عورت نے صرف اپنی بلکہ اپنی پوری خاندان کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں
جی جی
اس اس میں بہت سارے نقصانات بھی ہیں جیسی مہنگی تعلیم کی وجہ سے بہت سے غریب بچے اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے کچھ اداروں میں صرف رٹا لگانے پر زور دیا جاتا ہے جسے اسٹوڈین کی کریٹیوٹی اور سہت کمزور رہ جاتی ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ پائے نئے سکلت حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس میسر نہیں ہوتا تو اس لیے وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں جو اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن لیتے ہیں پیسوں پہ اس میں وہ نئے سکل سکھات ہیں اور گورنمنٹ کو بھی اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ اسکولوں میں بھی زیادہ سے سکھلت بڑائے ان کا نئی نئی تعلیم اور ان کے دھیان دے دیا کرے کہ روز ہر کوئی بچہ برابری ہی کرے ایک دوسرے سے
ہاں وہ سکول آتا ہے نہیں آتا ہے ان کو بھی زور دینا چاہیے کیا اگر دیکھو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ
اگر ہم پڑھیں گے تو کیا کیا پڑھیں گے آگے
جی میں نے اکثر دیکھا ہے جو سرکاری جو سرک جو سرکاری اسکول میں بچے پڑھتے ہیں وہ زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتے جو پرائیوٹ میں پڑھتے ہیں تو وہ وہ آگے بڑھ پاتے ہیں تو کہیں نہ کہ کہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہماری گورنمنٹ مطلب اس سے کمزور ہے ہے نا بھائی جان آپ آپ بتاؤ کیونکہ دیکھو جو پرائیویٹ کے بچے جو پرائیویٹ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں وہ وہ زیادہ ان پہ دھیان دیتے ہیں تو زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ سرکاری ٹیچر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں بس مجھے لگ رہا ہے کہ اس پ اس پہ کوئی قانون آ جائے تو تو جو بچوں کو ہے نا بھائی جان تو تبھی غریب کے بچے تبھی تو غریب کے بچے آگے بڑھ پائیں
ہاں جی بھائی آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں
آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سرک کو دھیان دینا چاہیے اپنی اسکولوں میں سرکاری اسکولوں میں کیونکہ وہ گغریب کے بچے آگے بڑھ پائے اور ہے نا ٹیکنالوجی اور پ میسر کرے ہے نا بھائی جان تو میری یہی گزارش ہے میری یہی گزارش ہے بھائی جان تو بہت بہت اچھا بہت اچھا
ہاں جی بھائی آخر میں کچھ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ انسان کی ترقی کی بنیاد اور معاشرے کو کامیاب راز رکھتا ہے اس کے فائدے بھی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ضرورت کی اس سے اس بات پہ کی جائے کہ تعلیمی اخلاق ساتھ عمل اور انسانی قتروں کو بھی فروغ دیا جائے ہاں جی بھائی اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ایجوکیشن از دا کی آف سکسیس تو اس پہ دھیان دیا جائے اور آپ بائی جان لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیں
جی ماشاء اللہ انشاء اللہ میں آپ کی بات آگے بھی پہنچاؤں گا جو بھی جی میں اپنے جو بھی میرے آس پاس سکول ہیں میں ان کو ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بچوں پر دھیان دو جو سرکاری ٹیچر میں ان کو بولوںا آپ اچھے سے پڑاؤ غریب کے بچے آگے بڑیں گے وہ بچارے اپنے ماں بپ کا سہارا بنے گے ان شاء اللہ آ کی باتہمل کروں گا مجھے بہت خوشی ہو آپ سے مل کر کچھ کچھ کچھ کچھ باتیں آپ سے سیکھ کر سیکھا میں نے تو تو ان شاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ